ورحمۃہ اللہ کاات ہو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بائی جان ٹھیک ہو آپ
جی بھائی جان شکر اللہ تعالی کا میں ٹھیک ہوں اپ ٹھیک ہو اپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان بائی بہن سبھی ٹھیک ہے
اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہے شکر اللہ تعالی کا
تو بائی چان میں بیٹھا ہی تھا تو اے آئی کا ہی یوز کر رہا تھا تو یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے جو مجھے لائک میں نے اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری بھی حاصل کر لی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسی پہ بات کرنی اچھا ہوگا تاکہ میں بوچھ جکاری آپ سے بھی شیئر کر سکوں تو بائی یہ جو آرٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا ہے نا یعنی اے آئی آج کے دور میں اے آئی بہت ہی مشور ہو چکا ہے ہر روز ہم کسی نہ کسی طرح اے آئی کا استعمال کرتے ہیں چاہے ہم اس کہ ملب کہ احساس ہو یا نہ ہو تو سب سے پہلے یہ سمجھ ہیں کہ ا آئی ہوتا کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر یا مشین کو اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ انسان کی طرح سوچ سکے سیکھ سکے اور فیصلہ کر سکے کہ اے آئی انسان مطلب کہ اے آئی انسان کی جگہ نہیں لیتی بلکہ اس کا کام کو آسان کر دیتی ہے اور تیز بناتی ہے ہے نا تو آپ بتائیے کچھ
جی اگر ہم دیکھیں تو یہ آ ہے کہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ دیکھیے مطلب یہ پورے چوبیس گھنٹے اویلیبل رہتا ہے اے آئی کبھی تھکتا ہی نہیں تھا دن بھر اس سے کام کر سکتے ہیں یا پوری رات اس بھر کام کر سکتے ہیں اس سے کیا ہے کہ اس کی فاسٹ ڈی میکنگ بھی ہے مطلب یہ گھنٹوں کا کا ہ منٹوں میں کر دیتا ہے کچھ سیکنڈ میں کر دیتا ہے آپ دیکے ڈاٹا انٹری اور ای میل جیسے کام جو آفس میں ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا بہت زیادہ محنت لگتی تھی اس نے کیا ہے کہ ان کاموں کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے یہ کچھ سک بھی پوری ڈھاٹا انینٹری کر دیتا ہے پوری ای میلس کا جواب دے دیتا ہے یا ہم دیکیں تو اس کی مطلب ایکوریسی بہت زیادہ ہے یہ وہاں پہ نہیں کرتا صحی پروگرام ہیومن ائر سے بھی لگ بالکل ہی بچ چکا ہے یا ہم دیکے تو مطلب بڑی بڑی فائلز جو ہوتے ہیں ہمارے آفس ورک اے آئی ناکخوں فائلس کو سیکنڈس میں اسکین کر دیتا ہے کام کے پیٹرنس کو آسان بنا دیتا ہے ائیرئی درل ن کو بہت ہی زیادہ آسان بنا دیا ہے جی بھائی جان
تو آج کل اے آئی ہر جگہ نظر آتا ہے جب ہم موبائل میں وائس اسسٹنٹ سے بات کرتے ہیں وہ بھی اے آئی ہے جب یوٹیوب یووب میں ہماری پسند کی ویڈیوز مطلب کہ دیکھتے ہیں جب گوگل میں ہم مطلب کہ فورن جواب دیتے ہیں یا جب آن لائن شاپ گ ایپس ہمیں ہماری پسند کی چیزیں دکھاتی ہیں وہاں بھی اے آئی ہوتا ہے تو یہ سب اے آئی کی ہی وجہ سے ہوتا ہے تو تعلیم کے میدان میں بھی اے آئی بہت ہی مددگار ہے اسٹوڈینٹس اے آئی کی مدد سے مشکل سوالوں کے جواب سمجھ سکتے ہیں نئے ٹاپک سیکھ سکتے ہیں نوٹ فوٹز بنا سکتے ہیں اور اپنی تیاری بہتر کر سکتے ہیں تو مطلب کہ اس سے وقت بھی بچ جاتا ہے اور محنت بھی کم ہوتی ہے نا بھائی جان
ب اگر ہم دیکھیے تو میڈیکل اور ہیلتھ کیئر میں اے آئی بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے آج کل ک دی کہ پتہ چلنا اے آئی کی مدد سے ہو جاتا ہے جیسے ایکس رے اور ایم آر آئی اسکین دکھا کر اے آئی کینسر جیسی بیماریوں کا جلد پتاہ لگا لیتا ہے اس سے انسان کے جان بھی بڑھ سکتی ہے یا ہم دیکھیے نئی نئی دوائیوں کی کھوج بھی اے آئی سے بہت آگے نکل چکی ہے فارما کمپنیز نئی کرنے کے لیے اور ان کا اثر دیکھنے کے لیے اے آئی کا یوز کرتے ہیں آج کے زمانے میں اگر ہم دیکیں تو روبوٹک سرجری جو ہوتی ہے اے آئی پاور روبوٹکس ڈاکٹر مشکل اور کمپلیکس آپریشن کرنے میں مدد کرتے ہیں یہاں ہم دیکھیے مطلب پرسن ہیلتھ مانیٹرنگ آپ نے کہا ہوگا بچوں کو بڑوں کو وہ اسمارٹ واچ لگاتے ہوئے اسمارٹ واچ ا آئی کے ذریعے ہارڈ ریٹ اور سلپ س کو ٹیک کرتی ہے ہماری ہارٹ ریٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ یوز رکھ سکتے ہیں اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیز
تو آپ نے کہا مطلب کہ اسی کے ساتھطلب کہ ڈاکٹر بھی اے آئی کا استعمال کرتے ہیں تو ا آئی کچھ بیماریوں کو جلد پہچانے میں مدد کرتے آپ کی مطلب کہ جو ہم جس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو رپورٹ اس کو سمجھنے اور علاج کا بھی بہتر طریقہ ڈھونڈنا طلب کٹ مٹ لیا ہے ہے اے آئی نے کہ اے آئی کی مدد سے ب کہ آسان ہو جاتا ہے تو اس میں مطلب کہ مریض کو جلدی اور بہتر علاج مل سکتا ہے مطلب کہ زذراعت کے میدان میں بھی اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے کسان مطلب کہ موسم کی معلومات حاصل کر ہیں فصل کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور مطلب کہ پانی کا صحیح استعمال کرتے ہیں اسی پیداوار ب بڑھتی ہے اور مطلب کہ ن نقصان کم ہو جاتا ہے اس پیداوار کا تو دفتروں اور تجارت میں اے آئی مطلب کہ بہت کام آ رہا ہے تو بہت سے کام جو پہلے مطلب کہ گھنٹوں میں ہوتے تھے اب چند منٹوں میں ہو جاتے ہیں تو اس سے وقت بچتا ہے اور کم مطلب کہ کم کی رفتار تیز ہوتی ہے ہے نا تو کام کی رفتار تیز ہی ہوتی ہے تو سفر کے مادھیم میں بھی اے آئی کا کردار اہم ہے میپس ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں ٹرافک کی معلومات دیکھتے ہیں اور سفر کو آسان بناتے ہیں کچھ گاڑیاں اے آئی کی مدد سے مطلب کہ زیادہ محفوظ طریقے کیسے چلتی ہے ہے نا بائی جان
جل اگر ہم دیکیں تو ہم اے آئی کا ڈیلی لائف میں بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم ایک وہ ڈیجیٹل اسسٹنٹ جیسے سری ایکسا اور گوگل اسٹنٹ ہمارے روز کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں یا آج کل مطلب جو نیا زمانہ آیا ہے سمارٹ اے سیز آئے ہیں سمارٹ ہومس میں آئے ہیں یا لائٹس آئی ہیں سیکورٹی سسٹمز میں ان سب میں بھی اے آئی کا استعمال ہو جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی مطلب دروازوں کو لاک کرتا ہے اے سی کم زیادہ کرتا ہے یا ہم دیکھے تو مطلب نیٹ فلکس یا یو وب پر آپ کی پسند کی حساب سے سے گانے اور ویڈیوز سجیسٹ کرتا ہے یہ بھی ا ہی کرتا ہے یا ہم دیکھیے مطلب اگر کوئی لینگویج آپ کو آتی ہی نہیں ہو آپ وہ کاپی یا وہ پیراگراف اے آئی میں ڈال سکتے ہیں یہ کسی بھی باشا کا ترنت اپنی بھشا میں ٹرانسلیشن کرتا ہے اے آئی کے اور بھی بہت سارے فائد ہیں جی بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھا کہا لیکن ہر چیز کی طرح اے آئی کے بھی کچھ نقصانات ہے کیکہ فائدوں کی بات تو ہم نے بہت ہی زیادہ کر لی تو اگر ہم نقصانات کے طرف دیکھیے تو اگر ہم اے آئی پر مطلب کہ حد سے زیادہ بھروسہ کر کرے تو ہماری اپنی سوچ کی سہلیت کم ہو سکتی ہے کچھ لوگ اے آئی کے کا غلط استعمال کر کے مطلب کہ جھوٹی خبریں یا دھوکہ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس لیے اے آئی کو ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو یہ بھی مل کے ڈر ہے کہ اے آئی کی وجہ سے کچھ ن نوکریاں کم ہو سکتی ہیں لیکن ساتھ بہت ہی مطلب کہ اے آئے مطلب کہ نئے کام اور نئے مطلب مقام بھی پیدا کرتا ہے تو اس لیے ہمیں نہ لکہ نئے ہنر سیکھنے چاہیے تاکہ ہم بلکہ وقت کے ساتھ چل سکیں ہیں نا بھائی جان تو مطلب کہ جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اے آئی ایک مددگار اور بہت سی اچھی چیز ہے تو لیکن صرف اے آئی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اپنی کتابیں بھی پڑھنا چاہی طالب علموں کو استاد کی بات بھی نی چاہیے اور خود محنت کرنا بہت ہی ضروری ہے اے آئی صرف مدد کر سکتا ہے اصل کامیابی محنت سے ہی ملتی ہے میرے بھائی ہے نا
ل اگر ہم دیکھیں تو اے آئی کو بہت سارے نقصان ہی آئے ہیں جیسے اگر ہم دیکھیے اے آئی سے نوکریوں کا خاتمہ ہو چکا ہے آٹومیشن یا فیکٹریز میں اے آئی کا یوز ہونا اس سے کیا ہے کہ ورکرس ہوتے ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی یا ہم دیکھے اے آئی بڑی ٹیک کمپنیز کا قبضہ ہونے سے امیر غریب کا جو بیچ کا فاصلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے یا ہم دیکھیے انسان کو ہونا مطلب ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اے آئی پر ڈپینڈ رہنے سے لوگ فزیکل اور مینٹل لیول پر بہت لیزی ہو رہے ہیں یا برین پاور کم ہونا جو آپ نے ابھی کہا تھا جب اے آئی سب کا لکھتا لکھتا ہے سوچتا ہے انسان کو دماغ کی اپنی ضرورت ہی نہیں پڑھ رہی اپنی دماغ کو زور ہی نہیں دتاا اس سے کیا ہے کہ دماغ کی پاور جو ہے بہت ہی کم ہو چکی ہے یا ہم دیکے کہیں نہ کہیں اے آئی جو ہے وہ نا ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کے پاس کوئی ایموشنس ہی نہیں ہے اے آئی میں انسان کی طرح امپیھی سمبھا مطلب کہتے ہیں سنوبتی یا پیار سے بات کرنا یہ ا بالکل نہیں ہے یا سوشل آئسولیشن لوگوں سے ملنے جلنے کے بجائے اے آئی چار بٹ سے بات کرتے رہتے ہیں انہیں کے ساتھ اپنی بات شیئر کرتے رہتے ہیں اس سے کیا ہے کہ سوشل سوشلی آئسولیٹ ہو چکا ہے انسان یہ ہم دیکے تم مطلب پرائیویسی کا بھی تھرٹ ہے اے آئی میں اے آئی کو ٹریم کرنے کے لیے وہ پرسنل ڈاٹا ہوتا ہے جس سے ڈاٹا لیک ہونے کا خطر ہوتا ہے یا ڈیک فیک جس کو ہم کہتے ہیں آج کل اے آئی کسی بھی فوٹو یا وائس بنا کر بلیک میننگ اور سائبر کرائم کی جا سائبر کرائم کیا جا سکتا
ہاں بھائی جان تو ہمیں اے آئی کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کرنا چاہیے اس کی مدد سے ہم کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں نئی چیزیں سیکھ سکتے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر اے آئی کا صحیح استعمال کیا جائے نا تو انسانیت کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے آج دنیا بہت مطلب کہ تیزی سے بدل رہی ہے ہر روز نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور اے آئی اس کا بہت اہم حصہ بن چکا ہے تو جو لوگ اے آئی کو سمجھتے ہیں اور اسے سیکھتے ہیں تو تو وہ مستقبل میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور بڑے عہدے پہ پہنچ سکتے ہیں نا تو اور ان کی زندگی پھر آسان ہو جائے گی کیونکہ اے آئی سے وہ مدد لیں گے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ آئی ایک مطلب کہ طاقت ذریعہ ہے اس کا صحیح استعمال ہماری زندگی کو آسان بہتر اور کامیاب بنا سکتا ہے لیکن بھائی جان ہمیں ہمیشہ اپنی مطب کہ عقل محنت اور اچھے اخلاقوں کو سب سے آگے رکھنا چاہیے اور زیادہ اہمیت دینی چاہیے یہ ہماری مالک کی مددگار ہے ہمارا مطلک بدل نہیں تو اگر ہم آئی کو سمجھداری اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہم اپنے ملک اور اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں ہے نا بھائی جان
اگر ہم دیکھے تو ٹیکنالوجی اور انوائرمنٹ بھی مطلب اے آئی کے بہت سارے خطرے ہیں جہ ہم دیکے تو وہ ڈاٹا سینٹر اس کو چلانے کے لیے بہت زیادہ الیکٹرسٹی لگتی ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کو بڑھا سکتی ہے یا ہم دیکھے تو مب ہوگا وہ سوشل میڈیا پر واٹر کنزپشن ڈاٹا سینٹرس کو تو ٹھنڈا کول کرنے کے لیے مطلب ملینس آف لیٹرس آف مطل پانی کی بہت زیادہ ضرورت لگتی ہے اس سے کیا ہے کہ پانی کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے وہ بھی مطلب ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کا یا ہم دیکھیے اگر مین اے آئی سرور کریش ہو جائے تو ڈیپینڈنٹ کمپنیز اور سرورز پوری طرح بکھر جاتے ہیں ان میں کوئی کام ہی نہیں چلے گا جب مین سرور ہی ختم ہو جائے گا یہاں ہم دیکھیے تو مطلب آج کل زمانے میں جو مطلب آٹونامس جو ویپنس بن چکے ہیں ان میں بھی یہئی کا استعمال ہو سکتا ہے یا ڈرون ہے یا باقی ویپن اس میں وہ بھی ایک طرح مطلب خطرہ بن چکی ہے ہمارے لیے یا ہم دیکھیے مطلب جو ہم کہتے ہیں مطلب اصل میں جو ڈاکٹرس ہیں ان کو علم ہوتا ہے انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہے ان کے پاس ایکس
ہاں بھائی جان تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ ہماری باتیں آگے بھی کونچی
جی بھائی جان آپ بھی اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ بھائی جان